ہلو بھائی جین السل علیکم وورحمۃہ اللہ
ہاں
السلام علیکم وورحمۃ اللہ بھائی جان آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہلو بھائی جان
ہلو ہاں ہاں جی ہاں جی
السلام علیکم وورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ سب کہہ رہے
ہاں بھائی جان سبھی کہ رہے تھے آپ کھہ رہے تھ سے ہو
جی جی ہم بھی کہہ دیتے ہیں اور بتائیں کیا چل رہا ہے
اور بتائیے آپ میرے بھائی
بس ہمارے ادھر بھی سب بڑھیا موسم ٹھنڈا ہے اور بارش ہو رہا ہے
ہاں بھائی جان اور بتائیے کچھ ہلو بھائی جان
آج ہلو ہلو
ہاں بتائیے آپ کی آواز اچھی سے نہیں آ رہی ہے اب بت بتائیے
اباری ہے
ہاں ہاں آ رہی ہے بتائیے آپ
میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم یہ پڑھائی کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں
بھائی بہت ہی اچھا ٹاپک ہے بتائیے ہاں تو ایجوکیشن ہاں تعلیم بہت ہی ضروری ہوتی ہے کہ آج ہمارے لیے تو ملب کہ ایک تعلیم یافتہ جو انسان ہے وہ آج اپنی زندگی کو آسانی سے مطلب کہ جی سک ستا ہے اس کو روزگار بھی مل سکتا ہے تعلیم کی مدد سے تو تعلیم بہت ہی اچھی ہے جو تعلیم یافتہ ملے کہ انسان ہوتا ہے بندلہ ہوتا ہے اسے یہ مطلب کہ کیا ہے کہ اسے سہولیت زندگی میں سہولیت ہوتی ہے نا بھجار
جی بالکل دیکھو تعلیم اپنے زندگیاں بہت ضروری ہے ہمیں اگر سکسیزفل ہرارڈ بڑا آدمی بننا تو ہمیں تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور یہ تعلیم حاصل کرنا چھوٹے سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے امی ابو بچن بچپن سے ہمیں پڑھاتے لکھاتے کیونکہ ہم بڑے ہوک کو اچھے جاب یا کچھ کام کر جس سے ہمیں مقصد تو ایک ہی پیسے ملے تو بس تعلیم بہت ضروری ہے ایک اچھا انسان اور ایک سکسیسفل انسان بننے کے لیے تعلیم کا پراپت کرنا بہت ضروری ہے آپ کا کیا رائے ہے
ہاں بجان تو تعلیم ہر انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے یہ وہ روشنی ہے جو مطلب کہ جہالت کے اندھیروں کو ختم کرتی ہے اور تعلیم انسان کو صرف پڑھنا اور لکھنا نہیں سکھاتی بلکہ اسے اچھی سوچ اچھی عادت اور بہتر ر فیصلے کرنا بھی سکھا دیے تو جس قوم میں مطلب کہ تعلیم زیادہ ہوتی ہے وہ قوم ترقی کر ی ہے اور دنیا میں عزت حاصل کرتی ہے تو آج کے دور میں تعلیم کے بغیر زندگی مطلب بہت ہی مشکل ہو گئی ہے تو ہر فیلڈ میں کامیابی کے لیے علم اور سکلس کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر انجینئر ٹیچر سائنٹسٹ اور بزنس مین بننے کے لئے تعلیم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے تعلیم انسان کی شخصیت کو اسکول نکھارتی ہے مطلب کہ جب ہم اسکول یا کالج جاتے ہیں تو ہم صرف کتاب علم نہیں سکھا سیکھتے بلکہ ڈسپلین ٹائم مینجمنٹ ٹیم ورک اور ریسپیکٹ بھی سیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں ایک اچھی انسان بناتی ہے بائی جان
جی جی بالکل آپ نے بہت صحیح کہا دیکھو تعلیم اپنے کو بڑا آدمی تو بناتی ہے اوپر سے ہمیں بہت سارے گیان ملتا ہے اس سے ہم کسی کے بھی پیسے سے کوئی ہمیں جھگا سکتا ہے لیکن ہمیں کوئی تعلیم اور سکسیس سے نہیں جھکا سکتا آپ کو بھی پتا ہے تعلیم سب سے بڑا ہے اور ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ کو زندگی میں سکسیزفل بننا ہے تو تعلیم بہت ضروری ہے آپ نے تعلیم سے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ نے اپنا زندگی بدل دیا ہے اور وقت ہمیشہ بدلتا ہے اور محنت کرتے رہنا اور سبر اور لگاتار کوشش سے ہی کامیابی کی کنجی حاصل ہوتی ہے
ہاں بجان تو تعلیم کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہے ایک تعلیم یافتہ شکل زیادہ بہتر سوچ مطلب کہ سوچ رکھتا ہے اور مطلب کہ مشکل حالات میں بھی مطلب کہ عقل سے فیصلے کرتا ہے تو تعلیم انسان کے ذہن کو ویسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے اور اسے نئے آئیڈیاز دیتی ہے تو آج ٹیکنالوجی کا دور ہے کمپیوٹر انٹرنیٹ اور موبائل فونس نے دنیا کو بہت ہی چھوٹا بنا دیا ہے تو ان سب چیزوں کا صحی استعمال کرنے کے لے بھی تعلیم ضروری ہے تعلیم کے ذریعے ہم نئے ٹیکنالوجی کو سمجھ سکتے کہ اور مطلب کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو تعلیم ملک کی ترقی میں بھی مط کہ اہم کردار ادا کرتی ہے میرے بھائی تو جب زیادہ لوگ تعلیم یافت ہوتے ہیں تو مطلب کہ اکنامی مضبوط ہوتی ہے مطلب کہ لوگ اچھی جابس حاصل کرتے کرتے ہیں بزنس شروع کرتے ہیں اور ملک کی خوشی میں حصہ لیتے ہیں تو لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم بھی بہت ہی ضروری ہے اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہو تو وہ اپنے گھر اور پورے نسل کو تعلیم کی طرح لے سکتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ لائکہ اگر آپ ایک لڑکی کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ پورے خاندان کو تعلیم دیتے ہیں تو مطلب کہ بض صداقت سے دنیا کہ کچھ حصوں میں آج بھی مطلب کہ بہت سے بچے تعلیم سے محروم ہے غربت ا کم سکول اور دوسری مطلب کی مشکلات کی وجہ سے وہ پڑ نہیں پاتے ہمیں مل کے کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بچے اسکول جائےیں اور تعلیم حاصل کرے ہے نا بھائی جان
بالکل بالکل دیکھو ہمیں روز کتابیں پڑھنی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو کنسسٹینسی بنتی ہے اور اوپر سے ہمیں ایک اس کا عادت ہو جاتا ہے ن آپ کبھی کوئی اچانک سے میں نے بات کام کرو گ جاب ہمیشہ اچھ کرتے تھے تو آپ کو دقت دقت ہوتی ہے نا اس وجہ سے ہمیں روز وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمیں وہ چیز کا عادت ہو جائے تو ہمیں وہ زیادہ لوڈ اور بھار نہیں پڑتا اپنے اوپر
ہاں
تو آپ دیکھا ہوگا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت پیشنس ہی ہوتا ہے پیشنس ہی ہوتا ہے کام مائنڈ ہونا چاہ شانتی دماغ سے آپ کو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہیے نہ کہ آپ آپ ہڑبڑی میں کرے کچھ کام ہڑبڑی میں جلد کا کام خرابی ہو جاتا ہے تو اور اس میں کیا کرنا ہے آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہے اور کنسسٹینسی اس میں بالکل رکھنی پڑے گی اس حساب سے آپ کو سکسیس ملے گا اور دنیا آپ کو پہچانے گی تعلیم کے حساب سے آپ چلو گے تو آپ کو دنیا بہت بڑے نام پہ پہچانے گی
ہاں بھائی جان
آپ بتائیں اب کچھ
ہاں بھائی جان آپ بتائیں
یہی ہے کہ مطلب تعلیم ہمیں ڈسپلن کانفیڈینس یہ سب سارے اور اچھے سنگت اچھے آچرن دیتی ہے جس سے ہمیں آگے جا کے بہت کام آتا ہے ہم کوئی غلط کام میں نہیں جاتا ہیں تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے
ہاں بائی جان تو بائی جان کیا ہے کہ تعلیم صرف سکول تک محدود نہیں ہوتی ہم زندگی بھر کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ت کتابیں پڑھنا نئی کورسز کرنا اور نئی سکلز سیکھنا بھی تعلیم کا حصہ ہے تو اس لیے ہمیں مطب کہ ہمیشہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میرے بائے ایک تعلیم یافتہ انسان اپنے معاشرے کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے قانون کی عزت کرتا ہے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے تو تعلیم امن ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ ہے ہمیں اپنی ٹیچرس کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ ٹیچرس ہمیں علم دیتے ہیں اور ہمیں کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں تو ٹیچرس ایک مطب کہ شمع کی طرح ہوتے ہیں جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتے ہیں تو آج ہم سب کو یہ ا عہد کرنے چاہیے ہم دونوں کو یہ عہد کرنا چاہی کہ ہم آج سے ہی محنت کریں گے اور پڑھیں گے اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے اور علم حاصل کریں کہ اپنے والدین اپنے سکول اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے تو آ کے میں بائی جان میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ہر انسان کی بنیاد کا حق ہے تو تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے میرے بھائی تو اسی لیے ہمیں تعلیم کی قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہے کیونکہ علم ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں ملک آگے زندگی جینے آسان کر سکتے ہیں نا بھائی جان
جی بالکل آپ نے بہت صحیح فرمایا کی تعلیم سے ہم اپنے ملک اور دیش کا نام روشن کر سک تو بالکل صحیح دیکھو امریکہ میں بھی کافی لوگ تعلیم حاصل کیے ہیں اس کے لیے وہ امریکہ آگے اپنے انڈیا میں ابھی کر رہے ہیں اس کے لیے اب انڈیا تھوڑا پیچھے لیکن ابھی اچھا گرو ہو رہا ہے جو جنریشن ہے اس حساب سے
تعلیم بہت لوگ حاصل کر رہے ہیں اور حساب سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ جاری رکھ نا چاہیے نہ کہ ہمیں روک دینا چاہیے تو دیکھو تعلیم سے ہمیں بہت چیز سیکھنے کو ملتا ہے اب اپنی زندگی میں ہم جو چیز ہمیں بہت چیز ہمیں تعلیم سکھاتی ہے وہ کوئی نہیں سکھا پاتا اور دیکھو تعلیم سے ہمیں کیا کہتے کوئی بھی چیز ہمیں تعلیم سے جھکا نہیں سکتی ہمیں مطلب تعلیم سے ہم جیت سکتے ہیں اگر کچھ نہ بھی کرے تو بھی ہم
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تعلیم مطلب کہ کیا آج کے دور میں تعلیم کے بغیر زندگی بہت ہی مشکل ہو گئی ہے ہر فیلڈ میں کامیابی کی کے لیے علم اور سکلس کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر بننا ہو انجینئر بننا ہو ٹیچر بننا ہو یہ کیا بزنس مین بننے کے لیے بننا ہو تو اسی کے لیے سب سے پہلے تعلیم کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے ہر فیلڈ میں جب آپ تعلیم یافتہ ہو تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہو تبھی آپ کسی کمپنی میں کام کر سکتے ہیں وہ تو اسی کے ساتھ سھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ بھائی جان
اللہ حافظ